ہلو
ہیلو
جی جی السلام علیکم
السلام علیکم
جی جی تو کیسے ہیں آپ
جی ہم تو اچھے ہیں اور آپ جناب
جی جی ہم بھی بڑیا ہیں م ار تو مطلب آپ سنا ہے میں نے کہ یوگا کرنے لگے مطلب کلاسز میں جاتے ہو تو مطلب کیا مطلب فائدہ ہے ان کا کیا د وہ وہ مطلب ہے
جی ہاں جناب ہم جاتے ہیں یوگا کلاس میں اور آج ہم نے مطلب یوگا کلاس میں بہت سارے فس مطلب سیکھے ہیں کہ یوگا کرنے سے شریر سوستھ رہتا ہے درست رہتا ہے اور کھانے کا پاچن کیا چرےتیے
جی تو بتائیے کچھ اس کے بارے میں
جی جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کی یوگا سے نا انسان جیسے کہ یوگا کرتا ہے تو اس کا شریر اچھا رہتا ہے اور نہیں تو انسان مشینوں کی طرح کام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ذہنی تناؤ ڈپریشن اور طرح طرح کی جس بیماریاں ا آدھی ساری ہو رہی ہیں ایسے میں یوگ صرف ایک ورزش نہیں بلکہ ان تمام مسائل کا ایک مکمل علاج ہے
بالکل بالکلی صی برما یعنی یوگ صرف جسم کو موڑنے یا کثرت کا نام ہی نہیں بلکہ یہ جو ہے ہماری روح اور ذہن کو بھی ایک توانائی بخشتا ہے جی
جی ہاں جناب اور آج ہم یوگ کی اسی افائدت اور معیانی اور تفصلی پہ بات کریں گے
جی جی
ہ
سب سے پہلے ہم ہم آسان الفاظ میں یہ سمجھائیے کہ جو یوگ ہے وہ اصل افسل الفسا کیا ہے
جی جناب یوگ لفظ دراصل سنسکرت کے یو سے نکلا ہے جس کے معائنی ہے جوڑنا یا ایک کرنا اردو یا عربی کی اشتحاد یہ جسم اور رو ہےیا اپنے جسم سانسوں اور جہان کو ایک لڑکی لکڑی لڑی میں پیرو کر قدرت کے ساتھ ایک ربد قائم کرنا ہے
جی بالکل بالکل الن اللہ کیا بات فرمائیے کتنی پاکی کا سوچ ہے مطلب اس بارے میں جو ہمارا جسم اور ہمارا ذہن ایک دوسرے کے ساتھ تال میل آ جاتا ہے اور اسے جو ہے اندری طور پر پرسکون ہو جاتا ہے
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب آپ اور اسی توازن کو حاصل کرنے کے لیئے یوگ میں آسمانوں اور پریام پرانایام یعنی تنصب کی مشق کا سہارا لیا جاتا ہے جناب
بالکل بالکل صحیح مطلب فرما رہے ہیں آپ مطلب یہ ہے کہ یوگ کے اہم ذہنی اور جسمانی جو فائدے بھی ہیں یسمانی لچک اور مستعدی جیسے کہ مطلب آج کل جو لوگ ہیںٹر وہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی شریر میں جکڑ وغیرہ آ جاتی ہے تو مطلب یگ کے مقبل آسان ہمارے پٹوں کو مضبوط کرتے ہیں ریڑ کی ا میں لسن پیدا کرتے ہیں اس سے خون میں خون مطلب جسم میں خون کے دوران بہتر ہوتا ہے اور انسان کا ل جو ہے مستد رہتا ہے
جی جی جناب آپ صحی کہہ رہے ہیں آج کی سب سے بڑی با مانسک تناؤ مطلب سب سے بڑی مہاماری ہے مانسک تناؤ اس میں یوگ کے سد تک کرآامد کرتا ہے یہ تو
بالکل جی جی جی جی بالکل بالکل صحی ہے ا جب ہم یوگ جی جی جب ہم یوگ کے دوران دھیان لگاتے ہیں تو جو ہمارا ذہن میں فضول کی سوچیں بالکل تھم جاتی ہیں اور ہمارا دماغ ایک دم استر ہو جاتا ہے اور کاٹ ہ ہوتا ہے ن اس ب ک ہو جاتا ہے اور سکوں مطلب دینے والے جو ہارمون ہیں وہ بیدار ہونے لگتا ا کیا
جی جناب بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کیونکہ یوگ سانس لینے کی مشق مشق یعنی پرانایام کو بہت اہمیت دی گئی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت مطلب حکمت ہے آپ کی
جی جی پرانیام جی ا مطلب اترما کیا ہے کہ پرڑام تجدید ا نفس ہے بالکل جب ہم گہری سانسیں سلی ش سانس لیتے ہیں اور ہمارے جو پھیپڑوں کو بھرپور آکسیجن ملتی ہے جس سے ہماراداف مدافیاتی نظام بےحد مضبوط ہو جاتا ہے
جی جناب جیسے کہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یوگ بہت پیچیدہ ہے اور اس کے آسن آسن بہت مشکل ہوتے ہیں ایک نوٹ شکیا اس کی شروعات کیسے کر سکتے ہیں جناب آپ ذرا ہمیں سمجھائیں گے
بک بالکل یہ ایک بہت ہی مفید سوال ہے یوگ کے لیے ہم مہارت کی مطلب ضرورت نہیں ہے بلکہ نت اور پابندی ہے شروعات ان آسنوں سے کی جا سکتی ہے جیسے کہ آ آسان آسنوں میں ابتبا کی جائے تو شروعات میں تڑاسن کر سکتے ہیں اور سکاسن ایوم سواسن بھی کر سکتے ہیں یہ جو آسن ہیں وہ بالکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور سانسوں میں توجہ ہونی چاہیے صبح صبح اٹھ کر صرف دس منٹ کے لیے انلوم ولوم برامری کا جو ہے وہ ریاض کرنا چاہیے اور وقت کا تعین ہونا چاہیے صبح کا وقت مقدر مانا جاتا ہے اور جب محول جو ہوتا ہے وہ پرسکون اور ہوا ایک دم صاف ہوتی ہے
ان کی جناب پر لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوگ صرف ایک خاص عمر کے لوگوں کے لیے ہی ہے یا کسی خاص مذہب کے واسط بنا ہے کیا یہ صحیح ہے جناب
نہ نہ نہ ایسا مطلب کچھ نہیں ہے یہاں مذہب کا ایک مغلتا ہے ایسا مطلب یہ تو ہے لیکن صحت اور سکوں کی جو ضرورت سبھی انسان کو ہوتی ہے نا چاہے اس کی عمر ذات مذہب کچھ بھی ہو یوگ پوری انسانیت کے لیے ایک سائنسی اور روحانی تحفہ ہے
برابر جی جناب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں تو نظریہ آج کی گفتگو کا لبظ غلام یہ ہے کہ تندرستی ہی سب سے بڑی دولت ہے اور اس دولت کو برقرار رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ یوگئے ہے نا جناب
بالکل بالکل ہ روزانہ چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے آدھا ایک گھنٹہ مطلب پندرہ بیس منٹ نکال کے اپنے جسم اور روح کو مطلب ایک اس م لپ کو دی جائے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک جب مطلب صحیح سا نکھار آئے گا سری صح جی سے کا ل گا اور شریر میں ایکح ایکٹو رہے گا اور ہمیشہ تندرست محسوس ہونے لگے گا اور جو بیمارں آئے ہیں وہ بھی تھوڑے دھیرے دھیرے کم ہوئیں گی دوائیاں بھی کم ہوئیں گی
جی جناب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں یعنی جیسا کہ یوگ کی اپائدت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یوگ صرف خود کو دیکھنا نہیں بلکہ خود کے ذریعے خود کو سنوارنا ہے نا جناب
جی جی جی بالکل بالکل سوان لگے بات کی ہے اور اسی خوبصورت عادت کے لیے ایک سائران انداز میں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں جیسے کہ جین کو سکوں اور جسم کو تنہائی دیتا ہے جو جو روز کرے ریاض اسے ہر مرض سے تنہائی دیتا ہے یوگ
واہ سوال اللہ کیا بات کرہ رہے ہیں جناب آپ بہت بہت شکریہ اس پر پرسکون اور شہد بخش گپتگو کے لیے اور ہمارے تمام سننے والوں کے لیے شکر مطلب آپ لیکن آپ نے اتنی اچھی بات کہی ہے جناب کہ اس کو ہم ضرور کچھ لوگوں کو بتائیں گے
بالکل بالکل اور ہم اس ڈسکشن کو اپنے دوستوں اور ان کو بھی بتانا چاہیں گے اور ان کو بھی ان چیزوں میں بتائیں گے جو آپ نے مجھے بتائی ہیں اور یہ مطلب ڈسکشن ہمیں سکھاتا ہے یوگ کے بارے میں یوگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اکیس جون کو یگ دوس بھی منایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں جاگروکتا بھی پھیلائی جاتی ہے اور یہ کرنے سے بیماریاں تو آپ کو پت ہی ہے دور رہتی ہیں
جی جناب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں یوگنا ہماری صحت کے لیے سب سے اچھی دوائی ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی دوائی ہو ہی نہیں سکتی تین
جی جی آپ مطلب آج یہی روز ا یوگ کو روز سب روز میں شامل کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا شریر ایک دم صحیح تندرست محسوس کرے گا اور ہمیشہ ید رہے گا آپ سے یوگ کے بارے میں بات کر کے محترمہ اچھا لگا جی جی ٹھیک ہے بالکل بالکل خدا حافظ
خودا حفس
بالکل بکل پھر بات کریں گے چیز ہم
جی